اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کے یہاں امی ابو آ بھائی جان
وعلیکم اسلام الحمد اللہ الحمد اللہ ہمارے یہاں سب بڑھیا ہے آپ بتائیں آپ کے یہاں سب ٹھیک آپ آپ ٹھیک آپ فرمائیں
جی جی ہمارے یہ سب ٹھیک آپ آپ کے شو
جی جی ہمارے یہاں سب بڑھیا آپ بتائیں آپ کی بیگم کیسی ہیں جی آپ کی بیگم
بلکل یہ تو بڑا دلچسپ ٹاپک چنا ہے آپ نے کھانے کا ٹاپک کھانے کے معاملے میں تو بتائیے آپ کتنا اچھا کھاتے ہیں جی بتائیں بتائیں فرمائ آپ آپ نے کیا آج کیا بنایا آپ کی بیگم نے
دیکھیے ہماری گگہ میں تو آج حلیم گوشت بنایا تھا بہت زیادہ حلیم اچھا لگا ہمیں
جی حلیم گوش جی جی آپ کو دھیے ہماریے طرف موسم ٹھنڈا ہے تو ہم بھی سوچ رہے تھے آپ تھوڑا گوشتنائیں گے گوشت کا تو آپ کو پتا ہی ہے جی گوشت کتنا اچھا لگتا ہے اس موسم میں ٹھنڈے موسم میں گوشت کا کھانا
بالکل بیک گاؤنڈ میں آپ
جی جی وہ نا بککگروند میں آواز تھوڑی زیادہ ہی آ رہی ہے وہ جرا تھوڑا زیادہ ہی وہ بول رہے ہیں ہم ان سب کو باتیں ابھی کرنی ہے نا
بالکل صحیح فرمایا آپ نے دیکھی میں بتا ہ آج ہمارے یہاں کا موسم تو جیسے کہ بادل آ رہے سے بادلوں نکل گئے آرام سے بادل نکلنے گئے
بالکل بالکل ہمارے یہاں بھی بالکل ہمارے یہاں کل صبح سے بارش تھی اب تھوڑا موسم میں راحت ہے اور تھوڑا یہ ہے کہ موسم تھوڑا کھل بھی گیا ہے پہے تھوڑا موسم وسا تھا لیکن اب جو بارش ہوئی ہے نا نہیں ہمارے یہاں بارش ہے تو موسم پورا کھل گیا اچھا موسم ہو گیا ہمیں لگتا ہے کل دھوپ نکلے گی اب
بالکل بالکل دیکھیے کل دھوپ نکلنے کے چانسز ہوتے بھی ہیں اور دھوپ نکلنی بھی چاہیے کیکہ دیکھیے تین چار دن ہو گئے جیسے کہ اس ہفتے ب پورے ہفتے تے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش بارشیں ہو رہی ہیں نہ تو اس لیے اسی لیے اگر آپ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس بار دھوپ نکلنی بہت ضروری بھی ہے
بالکل بالکل صحی فرما رہے ہیں اپ ہمارے یہاں بھی دو دن سے بالکل دو دن سے بارش ہو رہی ہے تھوڑا دھوپ نکل گی تھوڑا را حات ہو جائے گا موسم میں جی جی فرمائائے آپ فرمائیں
اس بدلتے موسم کے اندر جتنا ہو سکے ہم اتنا دھوپ اب تھوڑی سی ہمیں چاہیے بھی کیونکہ دیکھئے جو گرمیوں کا سیزن ہے وہ اگر اب اس سمے پہ گرمیاں پڑھ گیی تو سہی ہے ورنہ پریشان کرے گا
بالکل بالکل صحیح فرما رہے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کھانے کا تو ٹاپک ایسا ہے کہ آج پکوڑیاں سوچ رہے تھے بہت زیادہ صبح سے پکوڑی بنیں گی پکوڑی بنیں گی لیکن پکوڑی بن نہیں پائی کیونکہ دیکھیے جو بیسن ہے نا بیسن تھوڑا سا آج تھوڑا سا ویسا جیب س لگ رہا تھا ایکسپائر لگ رہا تھا بی
ارے ارے نہیں نہیں ہم تو آج ہم ابھی سوچ رہے تھے آپ سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم پکوڑیاں بنائیں گے تو پھر ہم جیسے اپنی امی سے کہا ہم نے امی پکوڑی کہانی تو ہماری امی نے ہمارے لیے پکوڑی بنا دی پھر ہمارے چھوٹے بھائی جان بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے پھر ہمارے لیے چائے بنا دی تو پھر ہم نے چائے پکوڑی آرام سے کھا لی ب اچھا موسم تھا تو آرام سے ہم نے کھایا پیا پھر ہماری امی بازار گئی تھی وہاں سے آم بھی لے کے
بالکل آ ارے ارے ارے دیکھیے یہ تو یہی والی بات ہوگئی نہ تو کہ گرمیوں کے موسم میں اگر آپ کو آم مل جائےیں اس سیزن میں اور آم بھی مل جائیں دشہری تو دیکھیے ایک تو ہوتے ہیں دشہرے عام وہ بھی اچھے ہوتے ہیں وہ وہ جیسے لنگڑا آم ہوتا ہے دیکھیے لنگڑے آم کو جو کھانے لنگڑا آم جو ہے نا اس سے اگر آپ میں کہہ رہا ہوں اگر مینگو شیک بنے ہیں تو بہت اچھا بنے گا لیکن جو ہے دشہری عام اسے اگر آپ صرف کھائیں گے کاٹ کے تو زیادہ صحیح رہے گا پھر آپ کے لیکن زیادہ آم کھا کھانے سے نا منہ پہ آم نکل جاتے ہیں ہماری امی کہتی ہیں جیسے کہ دانے نکل جاتے ہیں جو مسےسے بالکل بالکل دیکھیے مسے سے آم نکل آتے ہیں اور یہ
ہم اپنی ہم اپنی پھپو کے گھر گئے تھے تو ہماری پھپو نے آم لیے تھے بہت سارے تو ہمارے پھپو نے سب کو پہے ہی آ م بانٹ دیے تھے سب کے الگ الگ کر دیے تھے اس سے بانٹ دیے تھے کہ بعد میں لائی جھگڑا نہ ہو کسی کا تو پھر ہمارے پھپو کے بیٹوں نے پھپوکے بیٹے نے بنایا تھا مینگو شیک بڑا زبردست مینگو شیک بنایا تھا اس نے
بالکل دیکھیے وہ پھپو تو ایسی ہوتی ہیں پیار بانٹتی ہیں سب میں لیکن اگر آپ تھوڑا پیار پھپوکو بھی بانٹیں تو زیادہ بہتر ترین رہے گا کیونکہ پھپو کو دیکھیے جیسے آپ نے بتایا کہ پھپو نے آپ کو آم کھیلائے ایک میموری ریکرییٹ کری تو ایسے ہی جب پھپپو آپ کے پاس کبھی آے توآ پ بھی ایک ایسی میموری کریٹ کرنا جس سے آگے پھپپو یاد رکھیں
ہماری پھپپو آتی نہیں ہے ہماری پھپپو آتی نہیں ہے ہاں بھی پھپپو سے کہتے پھپپو آ جاؤ پھپپو آ جاؤ پھپپو کہتی ہے کی پھر میرے بچوں کا تھوڑا گھر پہ وہ آکیلے ہو جائیں گے ایسے پھپپو آتی نہیں ہم تو پھپپو سے کہتے رہتے ہیں تم آؤ پھپپو آؤ گھومنے آؤ
پھپپو کی چنتا تو جائز ہے نا دیکھیے اگر اگر آپ ہیں اور آپ کے گھر میں اگر آپ پریوار میں اگر مان لیجیے آپ کے گھر میں اپنے شوہر ہیں آپ کے بچے ہیں فیملی ہے تو پھپپو کے گھر میں بھی تو یہی سب ہے نا تو انہیں بھی تھوڑا دھیان دینا پڑتا ہوگا اگر آپ وہ پھوپھو کہہ رہی ہیں تو ان کی بات کو تھوڑا سمجھیں سمے کی نزاکت کو سمجھیں وقت کی نزاکت کو سمجھیں ورنہ پھوپھو تو پھوپھو تو بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن
وہی تو ہم فرما رہے ہیں آپ سے کہ ہماری اب پھو پھو گھر سے نکل ہی نہیں پاتی ہم تو کہتے پھوپھو کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا
پھوپھو وہی والی بات ہے نا پھو پھو جو ہوتی ہیں پیار دینے والی ہوتی ہیں پیار لٹانے والی ہوتی ہیں
بالکل
بالکل لیکن سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا آج کل پھپھو کی بہت برائی چلتی ہے سوشل میڈیا پہ
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
پھوپھو کو صحیح نہیں مانا گیا ہے سوشل میڈیا پر بہت ریلیں کٹتی ہیں پھپھو مطلب یہ ہے
ہم بتاتے ہیں آپ کو ہر پھپپو ایک جیسی نہیں ہوتی
بالکل بالکل بالکل
آپ ہر پھو ایک جیسی نہیں ہوتی ہر ماموں ایک جیسے نہیں ہوتے ہر چاچا آپ کے ایک جیسے نہیں ہوتے اور ہر خالہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہر آپی ایک جیسی نہیں ہوتی ہوتی ہر بھائی ایسے نہیں ہوتے اگر کچھ پھپھو اچھی ہیں تو کچھ پھپھو بری بھی ہیں
بالکل پھوپھو اچھی بھی ہوتی ہیں پھو پھو بری بھی ہوتی ہیں
ٹھیک ہے اگر آپ دیکھو ہماری پھپپو اچھی ہیں آپ کی پھپپو کیسی ہیں ہم پتہ نہیں ٹھیک ہے ہماری ہم بولے کہ ہماری خالہ ہمارے پاس ہماری خالہ مطلب ہماری خالہ جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے لیکن ہماری خالہ جو ہے وہ مطلب دیکھو ہماری خالہ ٹھیک
اللہ آپ کی بات تو ہمیں بہت سچ چاہیے ایسے ہی میں بتاؤں کہ ہمارے ایک ماما جان ہیں بہت اچھے ہیں مطلب ہم سے مطلب بالکل سمجھلیجے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اور تھوڑا سا ہی بالکل ہمیں لگتا ہے کہ کی یا ان کا اللہ کی طرف دھیان تھوڑا زیادہ ہے اور ایک ہمارے مامو ہے وہ تھوڑے بھٹکے رہتے ہیں کھوئے کھوئے رہتے ہیں گم گم رہتے ہیں اپنی جیزوں میں رہتے ہیں اور تھوڑا سا ان کے جو برتاؤ ہے میری پردی اب بدل بدل سا رہا ہے پہل بدل تو پہلے سے ہی رہا تھا تو لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ دیکھیے صحیح غلط کی پہچان جو ہے انسان کو لیٹ ہوتی ہے اب انسان غلطی کر کر کے سیکھتا ہے جیسے کہ اپ کو پتا ہی ہوگا اج کا زمانہ ایسا ا گیا ہے کہ انسان جو بالکل بالکل بالکل
اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کے پفو کیا اپ کے اپی کیا اپ کی خالہ کیا اپ کے مامو کیا اپ کے چاچا کیا سب اپ سے بہت اچھے ہوں گے
بالکل بالکل
اگر اپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اپ کی خالہ پھپو اپ کے بھائی سگے بھائی جان سگ پبھی آپ کی اپنی نہیں ہوں گی
بالکل بالکل اگر اپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی فھفھو آپ کی اپنی ہے بالکل بالکل بالکل بالکل نہیں ہے تو نہیں ہے
اگر اپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے رشتے اگر میں کہتی ہوں کہ ہماری خالہ دیکھے ہماری خالہ صحیح ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بڑیاں بہت اچھی ہیں لیکن ہماری خالہ دیکھو اچھی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے اچھی بریاں ہیں پھوپو بھی ہماری اچ یہ دیکھو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن کئی رشتہ میں ایسے دیکھے ہیں ہمارے دوستوں میں ہماری داری میں جو چلتے ہیں پیسوں سے ہم نے دیکھے ہیں جو رشتے اب دیکھیے اب ہم ایک ایک ہم کو ایک سنی سنیے ہم ایگزامپل دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایگزامپل اب اپ کی پھپھو کیسی ہیں
ہماری فھفھو تو دیکھیے ہے ہی نہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی
نہیں اور دوسری کوئی رشتے داری میں ہو
دوسری بھی دیکھیے وہ ہوتے سوتے ہی ہم نے انہیں
نہیں ہے دیکھو بالکل صحیح وہی بات تنا ویبہہ وہی وہی دیکھو بات وہیں پہ اگئی پیسے پہ اگر اج اپ امیر ہوتے اپ کے پاس پیسہ ہوتا تو اپ کے اپنی ہو جو اپ سمھجتے ہیں اللہ کو پیاری ہو گئی وہ پف وہ اپ کے لیے زمین پر تارے بچھا دیتے
بالکل بالکل
سمجھے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کچھ رشتے ایسے ہیں دنیا میں جو پیسے کے پرتی ہیں بس
بالکل بالکل دیکھیے یہ بات تو بالکل صحیح بتائیے اب وہ پھو پھو کہتی ہیں کہ ہم ہمیں اپنے بھی گھر کے کام ہوتے ہیں تمہیں تمہیں دیکتی رہوں گی کیا تماری
بالکل دیکھیں وہی بات اگئی نہ گئی اگر ہم کسی کو ایک فون کر لیں گے ہال چال پوچھ لیں گے تو اس دیکھو اس میں ہمارے پیسے نہیں جا رہے
تو تو ایک بات بتائیے تو ہماری امی تو ایسا نہیں دیکھتی ہیں نا تو ہم تو ایسا کیا ہماری امی بی کو تو
تو فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بہت طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ پیسوں کے ساتھ چلتے ہیں اور کچھ لوگ پیسوں کے بنا چلتے ہیں
جی جی
اب ہماری امی کو اگر آپ مانیں گے تو ہماری امی اتنی اچھی پھوپھو ہے نا جتنی اچھی ماں نہیں ہے ہماری امی اتنی اچھی پھوپھو ہیں
بالکل بالکل سب کا یہی کہنا ہے سب کا یہی کہنا ہے
ہماری امی کو اپنے بچے نہیں دکھ ہماری امی کو اپنے بھائی جان کے بچے دیکھتے ہیں ہمیں ایسا لگتا
بالکل بالکل آپ اپنی آپ نے کیا بات کر دی قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں سیم یہی جذبات میرے اندر برستے رہتے ہیں اور ہم اسی لیے ماں کے پیار کے لیے ترستے رہتے ہیں
بالکل آپ نے بہت اچھی شاعری لائن بولی آخر میں جو ہم بڑی اچھی لگی دیکھیے ہم آپ سے بولیں گے کہ ہماری جیسے ہماری امی ہیں وہ پھوپھو بہت اچھی ہیں اپنے بھائی جان کے بچے وہ اتنا پیار لٹاتی ہیں اگر وہ بچے کہہ دیں گے نا ہماری امی سے پھوپھو آ جاؤ ہمارے گھر تو ہمارے باق
بالکل بالکل بالکل اب بھی دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا اب بھی اچھا میری بات سنیے اس کے اوپر پھر کبھی پارٹ ٹو بنائیں گے ابھی آپ سے بارے بہت اچھا لگا خداحافظ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ